السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں بھائی کیسے ہوا
جی الحمد للہ آپ کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو
بس اللہ کا شکر ہے اور سنا
جی الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
اللہ کا شکر ہے کھانا کھایا
جی جی بھائی ابھی کھایا ہم نے کھانا اب نہیں کھایا کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں گھر پر
گھر پہ بیٹھے ہو تھوڑا باہر جاؤ تھوڑا دھوپ ووپ س سینکو
نہیں ابھی تو بہت گرمی ہے باہر
ہاں گرمی تو بہت ہی زیادہ ہے مجھے بھی لگ رہی ہے میں تو باہر ہی بیٹھا ہوں
ہاں ایوننگ کو نکلیں گے
ہاں بڑھیا رہتا ہے اگ میں جانے کے لیے نا انگ واق بھی کرتے ہیں انسان اور اچھا لگتا ہے زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی اس ٹائم پہ
ہاں دن بہ دن بڑ گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں بہت ہی زیادہ گرمی ہے بہت
بارش کی کوئی امکان نہیں ہے
کوئی بھی نہیں ایک بارش تو نہیں کرنے والی ہے مجھے تو لگتا ہے ایسا اس مہینے میں آپ مجھے بتائائے میں تو آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آ مجھے بتائیے یہ ریلیشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے انسان کے لیے یا ایسے اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں ہم لوگ
نہیں ریلیشن تو اچھی ہونی چاہیے اس سے زندگی کو بہت فائدہ ملتا ہے جب اچھی ریلیشن ہو تو انسان آگے جا سکتا ہے مقصد کے لئے ریلیشن نہیں ہونی چاہیے
بالکل
اسی لیے اگر اچھی ریلیشن ہو تو اس سے زندگی کو فائدہ ملے گا آگے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے لیکن میں نے جو میرے دوست ہیں وہ سارے تو ریلیشن میں ہیں لیکن سارے تو بہت ہی ٹینشن میں لگتے ہے دن ب دن بولتے ہم لوگ پریشان ہو گئے اس چیز سے ہمارا ٹائم جو جو ہے اتنا قیمتی وہ تو ویسٹ ہو رہا ہے اور ہم اوپر سے ہمارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے چیزیں سمجھ نہیں پاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو میں سوچ رہا تھا میں بھی آؤں ریلیشن میں ٹھیک ہے ابھی میں کنفرم کر رہا ہوں کہ ٹھیک رہے گا میرے لیے یا نہیں میں تو بھیھی اسٹوڈینٹ ہوں میں بھی پڑھائی کر رہا ہوں کیا مجھے میری پڑھائی پہ پھر اثر پڑے گا یا آگے کےے میرے لیے کچھ نقصان تو نہیں ہوگا اسی لیے
لیکن پہلے تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے ہیں تو پھر آگے وہی ملے گا آپ کو جو آپ چاہتے ہو
بالکل تو مطلب آپ کے خیال سے تو ابھی ہم میرے لیے یہ فائدے مند نہیں ہو سکتا ہے میرے لیے نقصان ہی ہوگا میری پڑھائی پہ بھی نقصان ہو گیا ہے نا
لیکن یہ ایک کہاوت ہے کہ ہاتھ میں دو مچھلی نہیں آتے
بالکل بالکل
ایک راستہ پہلے کمپلیٹ کرنا ہے پھر انسان دوسرے راستے پر آرام سے کامیاب ہو جاتا ہے دو راستے پہ انسان کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی لیے پہلے ایک جو سٹپ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دوسرا سٹپ پھر آسانی ہو جائے گی اسی لیے تو پہلے ایجوکیشن ختم ختم کرو پھر ریلیشن خود بخود آ جائے گی
بالکل لیکن ابھی تو مجھے لگ رہا ہے ایسا ابھی تو جو ہمارا جو یوتھ ہے ہماری جو جنریشن ہے وہ سب سے زیادہ اسی کی طرف جا رہی ہے نا چھوٹے چھوے بچے بھی اسیح کی طرفا رہے سارے تولریش میں آ رہے ہیں سارے فون پہ لگے رہتے ہیں اتنا ٹائم جو
فون پہ ہی یہ لوگ دیکھ جیسے سیریل میں لڑکے لڑکے ریلیشن میں آتے ہیں تو یہ بھی گھر میں جب جاتے تو یہ بھی یہی کام کرتے جب یہ دن میں فون میں دیکھتا ہے تو پھر یہ شام کو یہ وہی کرتا ہے کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے یہ آگے جا جا چکے ہیں اسی لیے آج دن بہ دن لڑکی یوں کسی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہی یا گھر والون سے بہتر بہتر یہ دھیان دیتے ان کے ساتھ لیے شنک
بالکل بالکل تو آپ کے کہنے کا مطابق جو ہم لوگ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے جو یہ موویز دیکھ رہے سیریلس دیکھ رہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے بچوں پہ تو با بہت بڑا جو نقصان ہو رہا ہے برا اثر پڑ رہا ہے ان پہ ہے نا
ہاں یہ تو صحیح بات ہے لیکن بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا پتاہ ہے کہ یہ پیک ہے ایک کسی چیز پر اسٹوری یہ کسی چیز کی اسٹوری ہے یہ گل یہ تھوڑی سی دیر کے لیے لیکن جب یہ یہ دیکھ کہ دیکھتے بڑے ہو جاتے تو یہ کہتے کہ نہیں ہمیں یہی کرنا ہے جو یہ دیکھ تھے ٹی وی میں یا دوسری شوز میں تو آخر کار یہ اس میں گرفت ہو جاتا ہے
بالکل اس ٹائم پہ ان کو تو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے گھر والے بھی نہیں بولتے یہ چیز غلط ہے آپ مت دیکھا کرو یا ایسا میں چا کبھی کرو وہ تو ان کو کوئی بولتا ہی نہیں ہے نا
ہاں یہ تو بات ہے صی
تو ہاں غلطی ہماری ہے ہماری غلطی ہے بالکل
والدین کو پہلے سوچنا چاہی کہ بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ اچھا بچہ بنے اگر وہ نہیں سوچے تو بچہ خود ڈیسائڈ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے لیکن سو میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے فیملی کا عزت رکھنا ہے سوسائٹی کا عزت رکھنا ہے گاؤں کا کا عزت رکھنا ہے وہ سو میں ایک بچہ ہوتا ہے لیکن سارے بچے تو ایسے ہی نہیں ہوتے جن بچوں کے پاس چھ سال میں فون ملا تو وہ وہی کرے گا جو وہ فون میں دیکھے گا
بالکل
ایک بد قسمتی کی وجہ سے کہ ایجوکیشن بھی اب آن لائن ہو گئی پہلے زمانے میں لوگ کتابیں لے جاتے تھے بیگ میں استاد کے پاس وہ پڑھاتے تھے آج بچے بچے گھر میں ہے اور ماسٹر آن لائن آتا ہے دیتا ہے کلاس ہو جاتا ہے اس کو وہ ماسٹر کی جو ان پر تھوڑا اثر ہوگا وہ نہیں رہتا ہے
بالکل صحیح بات
اس لیے دن بہ دن بچے بگڑتے جا رہے ہیں یہی کارن ہے کہ
ہماری جو یوھ ہے وہ خراب خرابی کی اور ج رہی ہے نا
ہاں
بالکل صحیح بات اور مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیے ابھی میں کل دو دن پہلے میں گیا تھا کہیں پہ تو وہاں سے انڈسٹریل ایریا ہے لیکن انہوں نے رکھا ہے وہ سیدھے پبلک سیکٹر میں ٹھیک ہے وہاں پہ پبلک بھی رہی ہے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے سائڈ سے ہی رکھ انہوں نے سارا وہ فیکٹریز وغیرہ ان میں سے جو پولوشن نکتا ہے دھواں نکلتا ہے تو کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ادھر تو جو لوگ رہتے ہیں ان پہ کیسا اثر پڑے گا ہے نا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ تو ہم انسانوں سے بہت دور رکھنا چاہیے لیکن تو میں تو وہاں پہ بہت پریشان ہو گیا ہوں بالکل
یہ ضروری ہے کہ انڈسٹریل ایریا پہلے ہی گورنمنٹ وہ جگہ ڈیسائڈ کرتی کہ جہاں پبلک نہ ہو یہ ایک کمپنی کا پہلا رول ہوتا ہے کہ نہیں جہاں جتنی بستی دور ہو اتنا کمپنی کے لیے وہ بہتر رہتا ہے لیکن کوئی پیسہ کمانے کے لیے خود گارز بن جاتا وہ جہاں چاہتا ہے وہیں فیکٹری کھولتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے جیسے پولٹری پر فارم لوگ کچھ لوگ یا گائے فارم بناتے ہیں محلے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ آخر ان کو تکلیف ہوہنچے گی آج انسان خود غرض بن چکا ہے اپنے مفاد کے لیے تو وہ اپنے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن پہلے پچھلے زمانے میں کسی کے پاس نہ لیٹرین تھی نہ باتھ روم تھی لیکن صفائی کا زیادہ خیال رکھتے تھے وہ لیکن آج ہر کسی کے پاس لیٹرن بھی ہے اور باتھ روم بھی ہے تب بھی آج گندگی زیادہ ہے
بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ
دن بہ دن بھی پہلے زمانے میں بچے جب پیدا ہوتے تھے ان کو جب وہ پوٹا ووٹا کرتے تھے ان کے پاس سیدھا ماں اس کو دھوتی تھی پانی سے لیکن آج ڈائیپر ڈائپر جب یوز ہوتا تھا پھینکتے ہیں وہ سڑک پر گلی میں یا کوچوں میں ڈالتے یہ نہیں سوچے کہ آخر اسے ان کو کیا نقصان ہوگا تو یہی آج دن بہ دن زندگی بری کی طرف جاتی جا رہی ہے
بالکل میں نے بھی اپنے دادا دادی سے سنا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں سے نالا گزرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ بھی بولتے تھے میں نے سنا ہے ان سے کہ وہ مجھے بولتے تھے ہم اس کا پانی لاتے تھے گھر میں وہ یوز کرتے تھے کھانے پینے میں کہ جو بھی ہم پیتے تھے پانی وہ یہی یوز کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں بھی دیکھ رہا ہوں اتنا گند ہے اس میں پانی میں بہت ہی زیادہ گندا پانی ہے مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی کچھ ایہ کسی کارن بھی یوز ہو سکتا ہے کسی کو دھونے میں یا تو پینے کی تو بہت دور کی بات ہے تو یہائی بالکل صحیح بات بولی اپنی جو ہم لوگوں نے گند ڈالی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ پمپر ڈائپر جو یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم اس انہیں نالوں میں پھینکتے ہیں تو بالکل صحیح بات آپ نے بولی پرانے لوگ تھے وہ صفائی کا بہت بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے اور آج کے زمانے میں ہم بہت ہی ایڈوانس ہو گئے تو ہم تو بالکل بھی کچھ کر نہیں پاتے ہیں
جی آپ نے اچھی بات کہ لیکن پرانے زمانے میں اتنا پانی کا لیول تھا کہ کسی کو پانی کی دقت نہیں ہوتی تھی نہ نہ یہ جو پائپ فٹنگز وغیرہ یہ بھی نہیں تھا لیکن چشمے تھے یا نالوں میں پانی لاتے تھے اچھا پانی اس ٹائم بھی تھا کسی کو پرابلم نہیں آج زمانے میں جب بستی ہوتی ہے آدھا بستی کے پاس پانی ہوتا ہے آدھا بستی کے پاس نہیں ہوتا تا ہے یہ کارن ہے کہ پانی دن بہ دن کم ہوتے جا رہا ہے ہماری وجہ سے تھا کہ ہم نے اس کو وہ قدر نہیں کی تھی جو کرنی تھی
ہم کو کرنی چاہیے تھی بالکل ہم نے نہیں کیا وہ
اسی لیے اللہ تعالی یہ ہم یہ نعمت ہم سے دن بہ دن کم کر
بالت بالکل چھین لی انہوں نے ہمارے خدا نے تو ہم سے چھین لی یہ انعمت ہی ہم سے بالکل
قدر نہیں کی جو کرنی تھی ہمیں
بالکل بالکل میں تو یہی چاہتا ہوں دیکھو جہاں جہاں پہ بھی آپ نالا دیکھو گے آپ اپنے فیملی کو یہ بات بتاؤ کہ اپنے فرینڈس کو سمجھاؤ کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے گند مچی ہے تو خود ہی صاف کیا کرو ٹھیک ہے ایسے ایسے دھیرے دھیرے کر کے تو تو ان شاء اللہ آپ کا جو ایریا ہے وہ صاف ہوگا ایسے ایسے کر کے پورا ٹؤن ہوگا پوری سٹی تو آگے جے پورا سٹیٹ پوری کنٹری بھی ہو سکتی ہے نا
جی جی پورا دیکھو دیکھو ایشیا ملک اور ڈیولپڈ کنٹری میں یہی فرق ڈیولپڈ کنٹری پہلے انوائرمنٹل پر فوکس کرتی اسی لیے ہمیں زیادہ باہر کے کنٹری بہت پسند لگتی ہیں وجہ یہی ہے کہ ان میں ہر کوئی چیز میسر ہے چاہے پانی ہو گرینری ہو ہوا ہو ہر چیز ان میں اویلیبل ہے اسی لیے فارن کنٹری کو لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں
بالکل میں بھی ان شاء اللہ چاہوں گا کہ ہماری کنٹری بھی ویسی ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی
کیوں نہیں جب لوگ اس پر کام کریں گے تو یہ آدھا مہینے کے کی بات ہے پورا دنیا چمک جائے گا
آ پ سے مل کے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی بہت ہی زیادہ اچھا لگا مھے آ پ سے بات کر کے بہت ہی زیادہ آ پکی سوچ بہت اچھی ہے ان شاء اللہ میں تو چاہوں گا آپ سے اور ایک اور بار بار میں بات کر وں
شکریہ سر تھینک یو تھینک یو السلام علیکم السلام